ہیلو ہلو
ہیلو
ہائے کیسیو
میں ٹھیک ہوں تم کیسی وہاں ہے
میں بھی ٹھیک ہوں تمہیں آلو کے پراٹھے پسند ہیں
آلو کے پراٹھے ہاں آلو کے پراٹھے کسسی نے پسند
اچھا کیسے بناتی ہو تم آلو کے پراٹھے
آلو کے پراٹھے پہلے تو آلو لیتے ہیں آلو لیتے ہیں اسے بوائل کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ آلو بوائل ہو جائے تو اس کے بعدلو آلو کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لو اور کیا بولتے ہیں آلو ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو میش کر لو اچھے سے اور پھر اگر اس کو سائڈ میں رکھ دو جب تک ٹھنڈا ہو رہا ہو تو پھر پیاز باریک باریک کاٹ لو ادرک گھس لو تھوا سا یا چھوٹے چھوٹے بالکل کاٹ لو ادرک تھوڑا سا اور ہری مرچ لے لو اور وہ میں تو اجوائن بھی ڈالتی ہوں پیٹ کے لیے اچھی ہوتی تو اجوائن تھوڑی سی اور زیرا ہو گیا وہ نکال لو
ہوں
اور کیا بولتے دھنیا کی پتی کاٹ کے رکھ لو دھنیا تھوڑا سا اور زیرا پاؤڈر اور چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ کی بجائے آمچور آمچور لے لو نمک یہ سب سائڈ میں رکھ ل تیل لو تھوڑا سا پین میں اس کے بع آ لو ہری مرچ ڈالو اور وہ کیا بولتے ہیں ادرک تھوڑی سی پھر پیاز ڈالو پیاز کو نا مطلب کرچ اس میں رہنا چاہیے سافٹ بالکل نہیں کرنی پھر آلو ڈال دو آلو میں وہ ہلدی نمک مرچ پاؤڈر دھنیا پاؤڈر اور گرم مسالہ بھی بہت سے لوگ ڈالتے
ہاں میں ڈالتی ہوں گرم مسالہ زیرا پاؤڈر اور گرم مسالہ میں دونوں ڈال پھر
ہاں یہ ڈال دو اس کے بعد پھر اس کو مکس کر لو پھر چولہا بند کر دو اور دھنیا اچھے سے اوپر سے ڈال دو دھنیا کا ٹیسٹ اچھا اور آٹا بھی پھر یہ اس کو ٹھنڈا ہونے دو پھر جب یہ ہو جائے اس کے بعد تب تک آٹاھون دو آٹا تھوڑا سا تو بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں
تم آٹے میں موئین ڈالتی ہے ہو تیل تھوڑا سا
ہاں تھ ہاں تھوڑا سا تیل اور وہ کیا بولتے ہیں نمک
ہاں ہاں میں بھی آٹے میں اجوائن ڈالتی اسٹفنگ میں ا جوائن نہیں ڈالتی آٹ میں جووائنٹتی ہ
کیا پھر اس کے بعد جب بنانا ہو تو پھر آلو کی فلنگ کر کے اس کو گھی سے تل لو تو گھی سے یا بٹر سے بٹر سے تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور اچھا سڈ میں تم کیا لیتی ہو اس کے پراٹھے کے ساتھ تم کیاریفر ہتیو
کبھی دہی کا رائتا بھی کھا لیتے ہیں تو کبھی وہ اچار چٹنی کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے
ہاں ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ کبھی کھانا ٹماٹر کی چٹنی وہ کری پہ والی جو ہوتی ہے نا وہ بناؤ تو بہت ٹیسٹی لگتی ہے اس اس کے ساتھ چٹنی بھی ٹماٹر لے لو ٹماٹر کو آملیٹ جسے کٹ کرتے ہیں چوپ کر لو اس کے بعد پھر تیل لو اس میں تھوڑی سی رائی ڈالو کری پتتا ڈالو اور ہری مرچ ڈالو اور پھر ٹماٹر ڈال دو اور نمک ہلدی اس کو پکا لو پھر جب وہ پک گل جائے تو اس میں ٹماٹر کو تھوڑا سا بھون لو بس اچھی لگتی ہے وہ بھی اچھی لگتی ہے دہی کے ساتھ تو خیر اچھی لگتی ہے آج کل اور یہ تو بہت آسانی سے مل بھی جاتا ہے اسٹالس وغیرہ میں کتنے لگے رہتے ہیں روڈ سائڈ
ہاں دہی کی تو آج کل گرمی ہے تو دہی کی لسی بھی اچھی لگتی ہے ن تو لسی مینگو لسی نارمل لسی روح افزا لسی تین چار ورائٹی کی لسی بنا رہیتی ہوں
ہاں لسی بھی خیر اچھی ہوتی ہے
میں مینگو لسی میں مینگو لسی بنات کیوں نارمل رسی کا پروسیس لتا نا اپنے دہی پہلے سب سے پہلے شوگر کو اچھا باریک پیس لو پھر اس میں تھوڑا سا ہے نا مینگو جو اپنے رکھے ہیں مینگو پر ہے نا پہلے پوری اسکن اتار لو چھلکے اس کے سارے اتار لو پھر چھوٹے چھوٹے کیوبس کر لو اس کی گٹھلی ہٹا کے پھر گرائنڈر میں اس ہے نا پیسٹ بنا لو جو آپ نے شوگر پیسی ہے نا اسی میں مینگو ڈال دو اچھے سے گرائنڈ کر دو پھر اسی میں آپ دہی ڈال دو گرائنڈ کر دو پھر آپ اس کو نکال کے آئس کیوبس ڈال کے سرو کرو پیارا لگتا ہے اچھا لگتا ہے
ارے وہ تو ٹیسٹ ہی لگتا ہوگا ابھی گرمی کے ٹائم میں تو
واٹر ملن جوس بھی اچھا لگتا اب گرمی کے سیزن میں واٹر ملن جوس بنائے تو کبھی کبھی واٹر ملن ایکسٹرا بچ جاتے ہیں تو اسی کوئی کہ بیج وغیرہ اس کے سیڈس وغیرہ نکال کے پھر اس سر میں تھوڑا سا گرائنڈ کر لوں اور اگر آپ کو ٹیسٹ شوگر کا اور میٹھا چاہیے تھوڑی سی شکر بھی ڈال دو ویسے تو میں شوگر نہیں ڈالتی اس میں بس اس کو گرائنڈ کر کے تھوڑا سا کالا نمک ڈال کے نیمبو ہلکا سا لیمن اس کو کر کے تھوڑا سا ڈال دو ہلکا تو بہت اچھا فلیور دیتا ہے وہ
ہاں ٹیسٹی ہی لگتا ہوگا اور
تم کدو کی سبزی بناتی ہو
کدو کی سبزی ہاں کدو کی کھٹی میٹھی سبزی ہوتی ہے وہ بہت ٹیسٹی لگتی پوری کے ساتھ
ہاں تم کیسے بناتی ہو کدو کی
کدو کی سبزی وہ کیا بولتے ہیں کدو کو پہلے کاٹ لو چھلکا لیکن اس کا نکال لینا کیوبس میں کٹ کر لو مطلب کیوبس میں نہیں بڑے بڑے اسکور پیسز میں اس کو کٹ کر لو چھلکا نکال کےے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر تیل لو سرسوں کا تیل سرسوں کے تیل میں بنانا سرسوں کے تیل میں وہ کیا بولتے ہیں کلونجی تھوڑی سی کلونجی تھوڑی سی میتھی تھوڑا سا زیر اور کیا بولتے ہیں تھوڑی سی رائی
ہوں
چیزیں لے کے اس کا چھونک لگا دو ہے نا چوک کے بعد پھر اس میں لال مرچ لال مرچ جو کھڑی ہوتی ہے نا اچ ہاں خیال میں وہ ڈال دو اس کے بعد پھر وہ کیا بولتے ہیں ادرک تھوڑی گھس کے ادرک تھوڑی سی گھس کے ڈال دو اس کے بعد پھر اس میں وہ کیا بولتے ہیں تھوڑی سی پیاز ڈال دو
ہوں
پیاز ڈال دو چوپ کر کے ایک پیاز ڈال دو اس کے بعد پھر کدو ڈال دو
اچھا
تو اس میں ہلدی تھوڑا ڈال دو اور نمک ڈال کے ل لو کددو ٹھیک ہے کدو جب ڈیا جائے تو اس میں دھنیا پاؤڈر اور کیا بولتے ہیں ہری مرچ ڈالنا ہری میں زیادہ اچھی لگتی ہے الگ سے باریک باریک کاٹ کے پیسی ہوئی مرچ نہیں ہری مرچ اور اس کے بعد پھر دھنیا پاؤڈر اور گرم مسالہ بھی تھوڑا سا نہیں نہیں گرم مسالہ نہیں زیرا زیرا پاؤڈر تھوڑا سا اور نمک ڈال دو اور پھر مطلب اس اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا بھون لو اور پھر آخری میں سب سے آخری چیز جو پڑتی ہے تھوڑا سا گڑ
گڑ
گول کا تکڑا باری کو پتلا پتلا کاٹ کے وہ ڈال دو اس کے اوپر اگولچور ہم جو پؤڈر ہوتا نا وہ ڈال دو اس کو مکس کر بالکل گھٹ نہ نہیں یہ کہ بالکل گل کے ختم ہی ہو جائے وہ حلوا سب بندھہ رہتا تھوڑے س سے چنکس میں رہے وہ اور وہ مل جائے نا وہ چکھ لو نمک ومک اور پھر پوری بنا لو پوڑی پورڑی تمہیں پسند ہے اس کے ساتھ یہ پراٹھا
مجھے تو بوڑھی اچھی لگتی یہ سبزی پوڑی
پوری بنتی ہے مطلب آٹے کی ہے تو اس میں تم لوگ سوجی ڈالتے ہو اس میں
پڑی میں نہیں میں س سوجی میں نہیں ڈالتی اڑین
وہ سوجی ڈل ڈالو نا تھوڑی سا خستہ بھی جیسے لگتا ہے اور کرسپی ٹائپ کی پھولتی ہے تو تھوڑی سی کرسپی کرسپی لگتی ہے ٹائٹ آٹا نارمل جیسے ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اجوائن اور نمک کے ساتھ اور تیل ہلکا سا اور سوجی بھی تھوڑی سی
ہوں
کہوں کیا میں ڈال کے ٹائٹ آٹا گونھ لو اس کا اور اس کے بعد پھر اس کی پڑیاں بناؤ نا تو بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور پھر ک کی سبزی کے ساتھ سائڈ میں پیاز لے لو یا وہ کیا بولتے ہیں اچار لے لو تو اچھا لگتا ہے
ہاں چٹنی اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ تو
ہاں یہ بھی ٹیسٹی ہی رہتی ہے کدو کی سبزی اور وہ
مکس ویج بھی اچھی لگتی ہے
اچھا مسر تم بناتی ہو
ہاں میں مکس ویج بناات
کیسے بناتی ہو تم
میں مکس ویج بناتی ہوں پہلے ساری ویجیٹیبلس لے لو آپ باریک باریک کٹ کر لو آپ نے جو جو کھان سب سے پہلے مین اس میں مکس ویج میں آلو ہوتا ہے مین ہوتا ہے آلو کا رول باقی آ کے پس جو بھی بینس پڑے ہوئے ہیں مٹر ہے شملہ مرچ ہے گوبھی ہے جتنے بھی ویجیٹیبلس آپ کے پاس ہیں وہ سب کو ہے نا کو کاٹ لوں پھر آپ نے فرائی پین یا کڑھائی میں جس میں بھی ڈالنا تیل ڈالا زیرا ڈالا ہری مرچی ڈال کر آپ ڈال کی ساری سبزی اتار کے رکھ دو اس کو پھر سائڈ کر دو ہاں پھر آپ ا تیز پتہ ڈال کے اپنے تھوڑے سے مسالے ایڈ کرنے ادرک لہسن کا پیسٹ تھوڑا سا ہاں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا اور اسی میں ٹماٹر کا پیسٹ اب آپ آپ نے اگر ٹماٹر کاٹ کے ڈالنے ہیں تو آپ کاٹ کے ڈالو نہیں تو پیسٹ ڈالو تو اس میں تھکنیس سوس اچھا بن جاتا اس کا وہ ڈال ہاں تھوڑا سا سبزی مسالہ تھوڑا سا آمچور پاؤڈر ڈال دو نیمبو ہے نیمبو ڈال دو نہیں ونییگر ڈال دو اور جو اپنی سبزی فرائی کر کے نکالی تھی وہ ڈال دووں اس کی اچھی سے کس کی بنائی کر لوں اچھی لگتی تی ہاں
ہاں اس کے ساتھ کیا لیتی ہوں مکس ویج کے ساتھ روٹی روٹی ویس زیادہ کہ پراھے
ہاں بٹر والی روٹی
بٹر والی نارمل روٹی میں اوپر بٹر
ہاں نہیں ہاتھ کی روٹی ہوتی ہے نا
ہاں ہاں ہاں
وہ ہاتھ کی روٹی ہم میں سے بناتے ہے اس کا آٹا تھوڑا سا گیلا گنتا آئے گا تو وہاں سے نا بڑھ جاتا ہے بیلتے نہیں چپوٹی بیلن میں نہیں بیلتا وہ ڈائریکٹ ہاتھ میں آٹا گوند دیاے ڈھییلا ڈھیلا سا اس کی لوئں توڑو اور ہاتھ سے بڑا بڑا کے ڈائریکٹ تے پہ ڈالتے جاؤ اور تاا پلٹ کے سینیک لو ایک سائڈ سے توے میں سیککھ رہی ہے ایک سائڈ میں پلٹ کے گیس میں سینک دو تو وہ اچھی تھوڑا سا کرنچی روٹی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا کرنچ ہوتا ہے اس کے اوپر والی لیئر میں تو وہ اچھی لگتی تی ہے
اچھا اس کے ساتھ سائڈ میں کیا کھا سکتے ہیں مطلب
اس کے سائڈ میں سیلڈ لے سکتے ہیں آپ اور کیا بولتے ہیں دہی کا رائتا رہے سکتے ہیں بوندی کا رائتا پسند ہے تمہیں بندی کا راتا بھی
بول نہیں جا رہا تھا میں نے کبھی نہیں بنایا تم کیس بناتیوں بندی
انی کر راائے کو میں رائتے دو تین طریقے کے بناتی ایک ویجیٹیبل والا رائتا ہوتا ہے جس میں ویجیٹیبل والا میں ایسے بناتی ہوں اس میں کوکمبر اور کیا بولتے ہیں پیاز سویٹ کارن اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ نمک لال مرچ ڈال کے اور نارمل نمک ملا کے کہ اس کو پھینٹ کر اس میں اچھا لگتا ہے اور ایک جو بوندی کا رائتا بنتا ہے نا بوندی کے رائتے میں نا لسن زیرا اور ہری مرچی
اچھا
بیس لوگ پھر اس کو ہے ن آ د ہی اس کو اچھے سے پھینٹ لو پھر اس میں یہ لہسن زیرے مرچ کچے کا پیسٹ ڈال دو تھوڑا سا کالا نمک ڈال دو سالٹ نارمل سالٹ ڈال دو اور پھر اس کے بعد جو بوندی ہے اس کو تھوڑا سا ا واش کر لو کیونکہ ڈرائی بوندی ہوتی ہے باہر کی تو ہم ایک سنگل واش کر کے پھر اس کو بوندی میں اتار دیتے ہیں اور ٹیسٹی لگتا ہے
اچھا ہاں میں بھی ٹرائی کروں گی
چلو اچھاب میں رکھتی ہوں ہاں
چلو ٹھیک ہے بائے